السلام علیکم
جی آپ کون
جی میرا نام فیاض ہے آپ کون
جی میرا نام افلاح ہے
اصلاح ہے آپ کہاں رہتی ہیں اصلاح جی
بٹہ پورہ حضرت بل سائڈ میں جو بٹا پورہ ہے نا وہیں پہ آپ کہاں رہتے ہیں
جی میں پولیس کالونی قمرواری میں رہتا ہوں
اوکے اوکے اوکے پولیس کے جی نہیں میں باٹا پورہ حضرت بل میں رہتی ہوں بٹک پورہ میں ہاں جی ہاں جی ہاں اور سنائیے آپ آپ کے گھر میں کون کون ہے اور
میرے گھر میں میں ہوں میری ممی ہے میرے پاپا ہے میرے بھائی دو ہیں
اوکے آپ کی ماما کیا کرتی ہیں وہ ہاؤس وائف ہے کہ وہ جاب واب کرتی ہیں
وہ دن بھر بیٹھتی ہے بس وہ نہ وہ ہاؤس وائف ہے نہ وہ کام کرتی ہے
اچھا بیٹھی بیٹھی موٹی ہو رہی ہے
بلکل آپ کو کیسے پتہ
وہ کام نہیں کرے گا دن بھر بیٹھے رہے گا وہ تو موٹا ہی ہوگا نہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے
خیر چھوڑیے آپ کیا کرتے ہیں خود
میں میں ایک آنٹرپنور ہوں
ا
سٹوڑ اسٹوڈنٹ پلس آٹرپرینور
اچھا اچھا اچھا کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ
جی میں الیونتھ میں پڑھتا ہوں
اچھا اچھا اچھا اسی سال آپ نے میٹرک پاس کیا
جی جی
کتنے مارکس تھے
میرے نائنٹی ٹو پرسینٹ تھے
اچھا اچھا ماشاء اللہ آپ نے سبجیکٹ کیا لیا پھر آپ نے میڈیکل لیا ہوگا
نہیں نہیں نہیں میں نے کامرس لیا
ہاارے آپ کے تو اتنے اچھے مارکس تھے آپ کو تو میڈیکل لینا تھا
اس کا کیا مطلب ہوا کہ مارکس اچھے تھے یہ اپنی مسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نہیں میں کون سا میں کون سا اچھا پڑھتا ہوں
وہ نائنٹی ٹو ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک ہیں اچھے ہیں آج تو ایٹی فائیو ایٹی
نکالیا
ایٹی فائیو ایٹی پرسینٹ میں سے لوگ میڈیکل نان میڈیکل لیتے ہیں آپ کے تو پھر بھی نائنٹی ٹو ہے ماشاء اللہ آپ کو تو میڈیکل لینا ہی چاہیے خیر آپ کو پسند نہیں ہوگا آپ کو کامرس پسند ہوگا
جی یہ نائنٹی ٹو پرسینٹ میں نے چیٹنگ کر کر کے ڈالا اسی لیے میرے سے میڈیکل نہیں ہوتی
تی ہے آج کل کے ایگزام میں اور سنائیے آپ
ہ
کھانا وانا کھایا
جی کھانا کھایا
اچھا سبزی آپ کو کون سی پسند ہے
مجھے سبزی پسند ہے بھنڈی
اچھا اچھا بھنڈی آپ بناتے ہیں گھر میں بھنڈی ہمارے گھر میں نہیں بند کبھی کبھی بنتی ہے کبھی کبھار بنتی ہے کبھی کبھار کیوںکہ یہاں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں بھنڈی
اچھا اچھا
اچھا جی اور آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں
میرے پاپا ایک کانٹریکٹر ہے جے اینڈ کے بینک میں
اچھا اچھا اور آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں
میرا بھائی انجنیئر ہے سافٹ ویئر انجنیئر
اچھا اور دوسرا
دوسرا اس کا بی بی ا چل رہا ہے لاسٹ سیمسٹر میں
اچھا
جی
لاسٹ سیمسٹر ہے اللہ کامیاب کرے سب کو
جی جی
اور سنائیے گھومنے وومنے جاتے ہیں آپ
جی جاتا ہوں
آج سنڈے تھا آج کہیں نہیں گے
جی جانا ہے شام کو جانا ہے
اچھا کہاں جانا ہے کہاں کا پروگرام ہے
جی میرا پروگرام ہے میرا پروگرام ہے آج میرا پروگرام ہے آج راج باغ زیرو برج جانے کا
وہاں پہ کیا ہے اتنا کیا آپ وہاں گھومنے جاؤ گے
ادھر بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں وہاں
آچھا آج موسم بھی اچھا ہے بارش بھی ہوئی سویرے تب سے ٹھنڈا موسم ہے نہیں تو کل بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ
اب ہمارے یہاں سے دھوپ نکل آئی ہے
جی
ہمارے یہاں سے اب دھوپ نکل ارہی ہے
نہیں ہمارے یہاں سے دھوپ نہیں نکلی ہے موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہی ہے
اچھا موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے
جی جی آپ کب جائیں گے گھومنے ابھی ک شام کو
شام کو جائیں گے
کس کے ساتھ جانا ہے فیملی کے ساتھ جانا ہے
نہیں نہیں نہیں
پھر
فرینڈس کے ساتھ جانا ہے
اچھا اچھا فرینڈ فرینڈ سرکل کے ساتھ جانا ہے ارے فیملی کے ساتھ ساتھ جانا تھا فیملی کے ساتھ جانے میں زیادہ مزہ ہے
میری فیملی بہت بورنگ ہے
بورنگ ہے کیوں
اڈونٹ نو
ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں میری فیملی پورنگ ہے اور مجھے پتہ نہیں ایسا ہو سکتا نہیں پلا
جی ہو سکتا ہے
اچھا آپ کے گھر میں کیا سبزی بنی تھی آج
ہمارے گھر میں آج سبزی بنی تھی سبزی کیا بنی تھی میں نے آپ کو اچھا میں نے آپ کو بورا فیوریٹ سبزی ہمارے یہاں سبزی بنی تھی پیاز
اچھا پیاز
پیاز کے ساتھ اور چٹنی بنی تھی
اچھا اچھا ہاں وہ تو گرمیوں میں ہر گھر میں بنتی ہے چٹنی
جی چٹنی بنی تھی
کس چیز کی چٹنی بنی تھی مولی کی
ہ رامگوک
اچھا کچے آم کی اھا
جی جی بالکل
وہ اچھی بنتی ہے وہ اچھی بنتی ہے اس کو مرچ ڈالو سبز مرچی ڈالو اور سوکھی لال مرچ ڈالو اس کو پیس کے وہ بڑی اچھی بنتی ہے
اچھا
اور تھوڑا اخروٹ اگر ہو پرو ڈالو ساتھ میں پھر دیکھو آپ اس کو کیا مزہ آتا ہے
اچھا بہت مزہ آتا ہے اگزیکٹلی
ہاں جی ہاں جی اپ نے خود منائی
جی خود بناتا ہوں میں
اچھا اچا کوکنگ کا شوق ہے آپ کو
نہیں نہیں میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں میرے کو اپنے خود کے کام کرنے کا شوق ہے میں اپنے لیے کھانا بھی خود پرسنلی بناتا ہوں برتن بھی اپنی پرسنلی دتا ہوں کبڈی بھی اپنی پرسنلی ڈھڑ دتا ہوں
یہ اچھی بات آپ کیا الگ اپنے لیے ایک گ بندے کے لیے کھانا پکاتے ہیں
جی جی جی
اچھا آپ کے گھر میں ای سا بھی چلتا ہے ایک بند آپ کے لیے الگ کھانا بنائیے گا
جی بالکل
اچھا اچھا سیلف سروس
جی بالکل
یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے کپڑے بپڑے بھی خود د یہیا کریں پریس بھی خود کیا یہ کریں آئیںے آئ د سے جو بھی کام ہو خود کیا کریں ماما کو تکلیف نہ دیں یہ اچھی ہوگی
آئندہ سے کیا میں کرتا ہوں اب آئندہ کیوں کہہ رہی ہے
اچھا اچھا میں بھی نہیں بولا اپنی
مت ایسے ہی کہا تو نہیں کیا ہوگا ابھی اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کا گھر کا سسٹم ہے میں دخل نہیں دے سکتی میں مداخلت نہیں کر سکتی میرا کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں ہے یہ تو آپ کاپ ا پرسنل میٹر ہے میں اس میں کیا بول سکتی ہوں آپ کھانا ایک ایک ایک بندہ بناؤ ککٹھے بناؤ میرا اس سے کوئی لینا لینا نہیں ہے
ا گزٹلی
اچھا آپ کو سبجیکٹ کیا پسند ہے
میرے کو اکاؤنٹنسی بہت پسند ہے
اچھا لگتا ہے آپ کو بزنس پسند ہے آپ مت آگے جا کے بزنس مین بنیں گے
جی جی سوچیں گے
اچھا جی اچھا جی اچھا جی رہتے کہاں پہ ہے آپ ایگزیکٹلی
پولیس کالونی میں
پولیس کالونی میں ہی کہ اس کے آس پاس
پولیس کالونی میں ہی
اچھا جی اچھا جی ہمارے بھی رشتے دار وہاں پہ پہ ہے پولیس کالونی کے پا پولیس کالونی میں نہیں پولیس کالونی کے اپوزٹ
اچھا
پولیس کالونی کے اپوزٹ قمرواری میں رہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کالونی کا شاید النور کہ کیا نام ہے اس کا
اچھا
وہ وہاں پہ رہتے ہیں
آپ کو خود کیا پسند ہے کھانے میں
ہ جو ملے میں نخرے نہیں کرتی ت میں نخرے نہیں کرتی کھانے میں عیب نہیں نکالتی جو ملے کھا لے اللہ کا شکر ادا کریں
چوبیس سو
ملا اللہ کا شکر میریے نخرے نہیں ہے چونچلے نہیں ہے کہ اب یہ نہیں کھاؤں گی وہ نہیں کھاؤں گی اس اس میں مزہ نہیں ہے اس میں ٹیسٹ نہیں پر جو ملے اللہ کا شکر لے کر کھاؤ اللہ کا شکر کرو اور کھاؤ
اوکے پھر بھی کوئی تو فیورٹ ہوگا آپ کا
فیورٹ میرا اس فیورٹ میرا د یار میں تو کچھ بھی کھاتی ہوں الللہ کی قسم
سوچ کے بتائیے
ہاں مجھے اچھا لگتا ہے وہ بولتے ہیں نا منج کشمیری میں اس کو بولتے ہیں کڑم کا ساگ بولتے ہیں اس کو کشمیری میں بولتے ہیں اس کو منجہ منجہ ہاک اور ماز کیشر پیٹھ بولتے ہیں کشمییری میں کڑم کا ساگ اور گوشت موٹا ہوٹا ہونا چاہیے وہ تیکھی تیکھ کی بناؤ اس کو مجھے وہ اچھی لگتی ہے لیکن ہمارے گھر میں نہیں کھاتے اس لیے میں کیوں جو میں بولتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے وہ بولتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے اس لیے میں نہ بول تی ہوں اب اس بارے میں میں سوچتی بھی نہیں
ہاں تو آپ کو سوچنا کیوں ہے آپ اپنی مرضی سے بنائے ان کے لیے الگ بنائیی اپنی مرضی جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ نہیں نہیں آپ کو کیا کوئی روک رہا ہے کیا ادھر کہ ایسا نہیں بنانا چاہیے
میری مرضی نہیں چلتی جی
کیوں نہیں چلتی آپ کو پھر اس میں کوئی لیگل ایکشن لینا چاہیے
اچھا جی کل بات کریں گے بیٹھیں اللہ حافظ
اچھا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاٹیے فون آپ